السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اور جناب سب خریت سے ہو
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے ہے اور جناب آپ خیریت سے ہو
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم خیریت سے ہیں آپ بتاؤ جناب آپ کے والد والد ان سب کیریت سے ہیں
الحمد للہ ہمارے والدین اور سب پریوار میں سب خیریست ہے اور فرمائیے آپ کے پریوار میں سب خریتے ہیں
اللہ کا شکر ہے سب فری سے جو ن اور آج کا جو موسم ہے وہ بھی بہت اچھا ہے الحمد للہ ب شکر ہے کہ اچھا موسم ہو رہا ہے آج کا جو سہانا موسم
ماشاء اللہ الحمد للہ اللہ کا شکر ادا کریے کہ آپ کے وہاں معاشی اللہ موسم بڑے اچھا اور عائشہ آنا اورور اچھی ہوائ چل رہی ٹھنڈی ہوائ چل رہی ہے اللہ کا شکر اا کیجیے جناب ج ہم تو یہاں گرمی سے اتنے زیادہ پریشان ہے کہ بہت زیادہ پریشان ہے گرمی سے اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کہ ہمارے کپڑے ہی گیلے ہو گئے ہیں
نہیں س وہی تو مطلب جو گرمی کی جو ہوتی ہے نا ہومس ٹائپ کی جیسے مطلب بارش کے جو تن کے
گرمی اتنی زیادہ ہے اور موسم تو خیر دھوپ کی کمی تو بالکل نہیں ہے اب دھوپ ڈل سورج ڈل چکا ہے لیکن بادل جو ہے وہ گرج رہے ہیں کڑکیم بادل خطرناک طریقے سے گرج رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جناب کے آ تو بارش آ کے ہی رہے گی اور ہمارا جو ہے زیادہ بارش آ جاتی ہے تو دیکھیے ہمیں نا بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری کواٹروں میں پانی آ جاتا ہے جناب ہمیں ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے
ج ش الحمد للہ آپ نے صحیح فرمایا جو آج کا جو موسم م میں وہ مطلب بہت بادل ہو رہے ہیں مطلب گرج رہے ہیں لگتا ہے آج برسے گا اللہ تعالی کی نعمت ہی جو برسے گا تو اللہ سے مطلب اپنے لیے تو فائدہ ہے جو کسان لوگ ہیں ان کے
جی جی دیکھیے جناب برسے الحمد للہ اپنا تو دیکھیے ہم یہیں ہمارا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ برسے ہی نہیں جی برے الحمد للہ برتنا بھی ضروری پانی اگر برتتے گا نہیں الحمد للہ پانی واٹر لیول نیچے چلا جائے گا تو دیکھیے ہم پیاس مر جائیں گے پانی تو برسنا بھی ضروری ہے لیکن اتنا نہیں تاکہ نقصان کسی کو ہوئے الحمد للہ اللہ تعالی برسا دے تاکہ ہم اس کا استعمال ہمارے پانی باٹے لیول نیچے زیادہ نہیں جائے اوپر رہے مطلب اتنی بھی تیز نہیں آنا چاہیے کہ ہاں جی طوفان اتنے خطرناک بھی نہیں آنے چاہیے تاکہ ہم کو نقصان پہنچے اتنا پانی بھی نہیں آنا چاہیے تاکہ ہمیں گھر ہمارے گھروں میں آ جائے تو ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے مطلب اللہ تعالی اسسی برساتیں تف کسی کو نقصان نہیں ہو
ابھی تو اللہ تعالی کی نعم ہے تو جو مطلب برسات ہوتی ہیں اور اچھی بارش ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالی ہی مطلب اللہ تعالی کی نعمت ہے جو مطلب بارش کرانے والا وہ ہے وہ کتنی بھی کرا سکتے ہیں زیادہ تیز بھی ہو سکتی ہے بارش یا آندھی آ سکتی ہے مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ اپنے ہاتھوں میں نہیں ہے
نہیں سب صحیح فرمایا آپ نے حضور بالکل صحیح فرمایا اللہ تعالی کی نعمت ہے یہ سب کچھ جو چیزیں آتی ہے اللہ کی مددگار سے اللہ کی رحمت سے آتی ہے اگر انسان گناہ کرے گا تو اللہ تعالی اس کو دکھاتا ہے اس کا عذاب جو ہے اللہ تعالی دکھاتا ہے تو دیکھیے انسان وہ جو ہے ہماری اگر مسجد پاس میں ہے تو الحمد للہ سب سے پہلے فرد ہے ہمارا کی مسجد میں ہم کو نماز ادا کریں اور ہم ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہے
نے صحیح فرمایا کہ نماز پڑھنا بھی ضروری ہے ہر جو مسلم بھائی ہے اس کو نماز پڑھنا بھی ضروری ہے اللہ تعالی نے
بے شک صحیح فرمایا حضرا آپ نے بالکل صحیح فرمایا لاجواب
اور جو یہ موسم ہے اس کا بھی اچھا اچھے سے استعمال کرنا چاہیے اس کو اتنا اچھا موسم ہے الہ کا شکر ہے اس موسم کے اندر جو گھومنے کا مزہ ہے وہ بھی بہت مزہ قسم کا ہوتا ہے گھومنے کا جو
صحیح فرمایا آپ نے جناب بالکل صحیح فرمایا سان کو نماز بھی پڑھنا اور مات پڑھنے سے انسان کا جو ہے من صاف اور دل صاف دونوں رہتا ہے ست کے مطلب س بولتا ہے جھوٹ نہیںی بولتا اور آج کل یہاں ایسے ہیں کہ اتنے آج کی جنریشن کی بات کی جائے انسان جھوٹ اتنا بولتا ہے بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے اگر کوئی چیز یا کسی پلاٹ کے لیے اسے پوچھے یہ فلاں چیزیں آپ نے کتنے کی لی ہے تو اس کے دگنا ریٹ بتاتے ہیں ارے بھائی آپ دگنا ریٹ بتا گے کیا اس سے بچا لو گے کیا آپ کو کیا ملتا ہے دگنا ریٹ بتانا تھ اے بھائی جو ریٹ واضب ہے الحمد للہ اسی میں بتایا آپ کہ ہاں یہ ریٹ ہے اس کی اب مجھ یہ فلاں چیز اتنی چیز اتنے روپئے کی لے کے آئے ارے آپ ایک کی دو لگا کے بولتے ہو ڈبل ریٹ بتاتے ہو اس سے کیا آپ کا خون بڑھتا
آرام کا جو پیسہ ہے وہ زیادہ دن تک نہیں ٹکتا نا وہ نکل جاتا ہے کسی اور چیز کے اندر جو حلال کا پیسہ آتا ہے ان شاء اللہ وہ زیادہ دیر تک رکتا ہے انا جو یہ والا پیسہتا ہے وہ رکتا نہیں ہے زیادہ دن محنت کر کے کماؤ محنت کر کے کمات تے وہ پیسہ اچھا ہوتا ہے وہ تو ایسے کہ جو بھائی ٹکری ہوتی ہے وہ بڑا س ہے
کہ حرام کا پیسہ کبھی جو ہے گن نہیں کرتا شریر کے لیے نقصان ہے وہ اور حلال کا پیشہ معاش اللہ حلال کے پیسے میں اللہ تعالی نے اتنی برکت نازل کر رکھی ہے کہ آپ کا خرچہ مطلب کسی پر مطلب آپ اگر دو سو روپے بھی حلہ ہلکی کماؤ گے تو اللہ تعالی اس میں آپ کا خرچہ چلا کے آپ کے لیے دو پیسہ بچا بھی دے گا آپ کا احساس بھی نہیں ہوا آپ سوچو گے کہ ہمارے دو سو روپئے میں لت تعالی نے کتنی برکت اطا فرمائی ہے اور حرام کا پیسہ آپ ایک ہزار روپئے بھی کما لے دیکھیے ایک ہزار روپئےے بھی آپ کے کماؤ گے اگر حرام کا تو وہ بھی آپ کے لیے کم پڑ جائے گا اللہ تعالی آپ پیسہ کہیں پر بھی لگا سکتا ہے وہ تو دیکھیے آرام کا پیسہ
تو اپنے کوئی بھی کام کرے ان شاء اللہ وہ حلال کا ہی ہو جے حرام والا کام نہیں کرے جیسے کہ لوگ ہوتے ہیں بہت سارے جو بیاج لے لیتے ہیں پیسے د بیاج وصولتے ہیں تو وہ حرام کی چیز ہے ان ان چیزوں سے ج اتنا دور رہیں گے اتنا اپنے لیے فائدہ ہے
ب سب صحی فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا جناب ہوا جناب بہت تیز چل رہی ہے آپ کے وہاں پر ہوا چل رہی ہے
ب ش بے شک ہمارے یہاں اب ہوا اتنی تیز چل رہی ہے چھت کے اوپر جو ہوا کی جو اسپیڈ ہے وہ تھوڑی تیز رہتی ہے ہمارے ادھر
ب شک ب
ہمارے جو ایک طرف کا جو واتاورن ہے وہ مطلب موسم ہے وہ ایک دم کھلا ہوا ہے ایک دم بلیو ٹائپ کا ہو رہا ہے
ماشاء اللہ ہمارے یہاں ا بھی اب تھوڑی دیر پہلے بہت زیادہ گرمی تھی اور اب جو ہے بادل ابھی تھوڑی دیر پہلے بادل گرد تھے الحمد للہب ہا اتنی اچھی ہوا چل رہی ہے کہ ہمیں تو مزہ آ گیا ا لگ رہا ہے دل باغ باغ ہو گیا ہمارا پسیینہ تو پتا نہیں کہاں گیا بالکل سوکھ گیا ہمارا پسینہ اتنی لاجواب اچھی ہوا چلا رکھی ہے اللہ سالانے
چنو بھی نہیں چاہیے ہمیں بے شک تو جو ابھی کا موسم بھی اچھا ہےا الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ جو آج کا موسم بہت اچھا ہے بارش کے جو تنکے گر رہے ہیں
ہوں
بارش ہوگی اللہ کا شکر ہے ہمارے اچھا جو واتاورن بھی اچھا ہو جائے گا اس سے ٹھنڈا واتورن ہو جائے گا
دیکھیے جناب بارش ہوگی تو ماشاء اللہ ہمارے جو ہے پیڑ پودے ہرے بھرے ہو جائیں گے ہمیں الحمد للہ بہت خش بہت اچھی اچھا لگے گا ماشاء اللہ ہرا جرا جنگل لاجواب وایو پردوشن جو ہوتا ہے وہ رک جائے گا واو پردوشن میں تھوڑی روگ مطلب وایو پردوشن جو زیادہ ہوتا ہے اس پہ کنٹرول ہو جائے گا ہرے بھرے پودے ہونے سے
جم جائے گی ہر چیز
بے شک الحمد للہ صحیح فرمایا آپ نے جناب
ہر چیز رک جائے گی اس سے مطلب جو واتاورن بھی اچھا
بے شاک بیے ساک دیکھیے بارش برسنے سے جو ہے ہمارے کسان لوگوں کے چہرے کھل جائیں گے ماشاء اللہ کسان اتنے خوش ہوتے ہیں ان کی جب بارش کی بارش آتی ہے ماشاء اللہ ان کی جب زمینیں گیلی ہوتی ہیں کہ ان کی خود کی کھیتی ت تو دیکھیے وہ ارائی بائی ج سائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں انہیں بہت خوشی ہوتی ہے بارش ہوتی ہے تب
جی ہے تو کسانوں کے جو چہروں پر کھل جاتے ہیں ان کی جب بارش ہوتی ہے اچھی اور ان کی جو فصل ہے وہ بھی کھل کلا کر اٹ جاتی ہے مطلب اچھی خاصی تو وہ کسان ہے وہ بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالی فرما کی جو مطلب کسان ہیں ان کو بھی خوشی رہنا چاہیے جس جے کہ بارش اچھی ہونا چاہیے ان کے لیے اور
صحیح فرمایا جناب جو کسان جو ہے اتنی کوشت میں رہتا ہے الحمد للہ کہ بہت زیادہ کہ مزہ آ جاتا ہے کسانوں کو بارش کی خبر سنتے ہیں تو
بی شک بی شک وہی
الفیظ
ابھی جو ہوا ہے وہ بھی اتنی تیز چل رہی ہے کہ ہمارا تو گیٹ ہے وہ رک ہی نہیں رہا ہو جے
جا گمٹ جابا ہاں بالکل جناب بالکل صحیح فرمایا دیک بارش ہوتی ہے تو دیکھیے سبھی خوشی ہوتی ہے سب کو خوش ہوتی ہے سب گھومنے کا من کرتا ہے نہانے کا من کرتا ہے
تو بارشوں کے اندر دھانا بھی نہیں ا ہے کیونک یہ بارش سے جو مطلب کانسی زکام بیماری ہونے کے بھی خطرے رہتے ہیں
کبھی کیا ہوتی ہے جو ہمارے بدن کے پیچھے جو فنچیاں جو دانے دانے نکل جاتے ہیں الحمد للہ اگر بارش میں آپ نہیں نا تو وہ دانے جو ہے پوٹ جاتے ہیں تو وہ دانوں سے ہمیں راحت ملتی ہے
بے شک بے شک صحیح فرمایا آپ نے کہ جو دانے ہوتے ہیں وہ اڑھائی ٹائپ ہوتا ہے گرمی سے ہو جاتے ہیں وہ بارش کے پانی سے نہانے سے جو صحیح ہو جاتے ہیں جو اپنے جو کمر پہ ہو جاتے ہیں مطلب
الحمد للہ ماشاء اللہ ہمیں آپ سے بات کر کے ماشاء اللہ بہت اچھا لگا الحمد للہ آپ نے ہمیں بہت اچھی اچھی بات بتائی اور جو ہے آپ نے بتایا کہ انسان کو جو ہے نماز اور دن سے جڑے رہنا چاہیے یہ ہمارا اصلی مقصد یہی ہے ہماری جو ہے زندگی اہم زندگی یہی ہے
جی اس زندگی کو د گایا نہ کرے اس زندگی میں کچھ کرے کچھ کر کے دکھائے یا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کرے کیونکہ یہ زندگی ایک بار ملتی ہے
بے شک زندگی ایک بار ملتی ہے الحمد للہ اچھا اچھے طریقے سے نکالے ماشاء اللہ مزہ آ جائے گا
ان شاء اللہ ح پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری السلام علیکم
بے‌شک اچھا صحیح فرما چلو الحمد للہ آپ سے ملاقات پھر ہوگی ہماری آپ بات کر کے بہت اچھا لگا ان شاء اللہ السلام علیکم علیکم ور رحمۃ اللہ وبرکاتہ
اللہ حافظ
اللہ حافظ